ہاں
ہاں ٹھیک ہو اب کیا کیا
اب پانچ ٹاسکس کمپلیٹ ہو دکھا رہا ہے اب ہو گئے پانچ کمپلیٹ اب کال ہو گئی کنیکٹ
اچھا ٹھیک اچھا آپ کیا بول رہے تھے
یہی بول رہا آپ بول رہے تھے نا زیرو
دیکھو جو جو زیرو ہوگانا وہ نہ وہاں سے مجرا ہوگی جو ٹین منٹس ہو ٹین سیکنڈس بات کرے گا وہی مجرائے گا
جاں جو میں کروں گا اب
ہاں اس کو ہنڈریڈ روپیز آتا ہے
اچھا ٹھیک
ٹھیک ہے اگر آپ کو تیس ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو تین ہزار آئیں گی
اچھا اگر تیس ٹھیک ہوں گے مطلب کیس کیا ٹھیک ہوں گے
دیکھو آپ مجھے کرو گے پانچ ایسے ہی مجھے ہو گئے آپ کے پانچ کمپلیٹ ٹھیک
ہوں
اس کے ساتھ آپ نیلم کے ساتھ پانچ کرو گے ہو گئی آپ کو دس کمپلیٹ آپ کو ہمارا نہیں گننا ہے
ہاں
میں خود کا گنوں گی
ہ
جو میں نے آپ کے ساتھ کیے جو میں کروں
دیکھو جو آپ نے کیا اس سے مجھے کیا فائدہ ایا
جو اب کر رہے ہو نا مجھے آپ
ہوں
آپ کو آ پیسے اس کو پیسے ہیں آپ کو خود جو میں نے ابھی کیے ہیں مجھے خود آئیں گے اپنے
مجھے پتہ ہے لیکن میں بتا رہا ہوں جو آپ نے کیا وہ مجھے یہ ٹاسک ایڈ ہوگا اس کا
ہاں نہیں آپ کو اپنا ہوگا پہلے ایڈ تٹھٹی تٹھٹی جب آپ کمپلیٹ کرو گے آپ کو خود کا ایڈ ہوگا سب پھر آپ
پھر میں ہی کروں گا بار بار کال آپ مت کرو
آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا میں بولوں گی یہاں سے آپ سنو پلیز دیکھو جب آپ تٹھٹی کمپلیٹ کرو گے ایک ایک بندے کے ساتھ آپ کو پانچ کالز کرنے ہوگئے کمپلیٹ پھر دوسرے کے ساتھ پانچ کالذ ہو گئے دس کمپلیٹ پھر تیسرے کے ساتھ پانچ ہو گئے پندرہ ٹھیک
ہاں
پھر چوتھے بندے کے ساتھ پانچ تو ہو گئے ٹوونٹی
ہوں
آئے سمجھ جب تک آپ کو تیس کمپلیٹ ہوگی
ہوں
آپ پھر تیس کے بعد یہاں سے خود کسی کو فون نہیں کر سکتے ہو وہاں سے آپ کو آئیں گے کیا اس کو آپ کے ملے گے ایٹی روپیز
ٹھیک ہے ٹھیک ہاں
آپ کو ملے گے تھرٹی کو ہنڈریڈ ہنڈریڈ روپیز
ہاں ہاں اچھا یہ یو پی آئی کر اوپن ہوگا اسکا کتنے کالس کے بعد
پندرہ کرو گے پندرہ سے اوپر مجھے بھی میں نے بھی تھرٹین کیے اب میں ابھی پندرہ کروں گی تو یو پی آئی ہاں
اچھا ٹھیک
اچھا آپ بول رہے تھے آج بہت مہنگائی ہے ہے نا
ہاں ہاں
آج مہنگائی کا دور ہے آج انسان کچھ بھی نہیںں اللہ کی قسم سچ میں اوپر ‌ سے خرچ ا انسان کو انسان کو نیڈ بیسک نیڈس ہی
وہ پرابلم میں ہے
ہے نا اوپر سے بیسک نیڈز بہت ہوتے ہیں انسان کو
بڑھتے ہیں نا
اور کیا وہی تو
پیسے کمانے کا بہت ذریعہ ڈھونڈھنا ہوتا ہے تبھی چل پائے گا انسان ورنا مشکل ہے
قسمت ہی کیا کچھ ہے جو آپ نے ابھی کیا نا مجھے ایک وہ آپ کا ضائع ہوا
کیوں پیسے نہیں ہیں اس کے کیوں نہیں آئے اس کی تو آنے چاہیں
کیسے دیکھو آپ نے کیا وہ کال ہی نہیں ہوئی بزی آ رہا تھا زیرو ہوا وہ مجرا آئے گی ذرا بولو
یہ آپ کو مجرائے گی ایک یہ جو آپ نے کیا
اس سے پہلے جو میں نے کیا وہ کیا مطلب زیرو آیا
نہیں ہاں زیرو جو ہاں اب جو آئے گا نا جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہو بات دس منٹ اور دس سیکنڈ یہ مجرا آئے گی جو اس سے پہلے بھی ٹھیک کیے ہیں تین یا چار وہ بھی مجرا اائے گی
ٹھیک
آپ کو یہی ایک ٹاسک تھا اویلیبل
ہاں
ہ
پانچ پانچ ہو گئے اب پتہ نہیں ہے اب کیا
نیچے کرنا کلک ٹھیک ہے نیچے کرنا کلک یہی سبمٹ کرنا پھر نیچے آئے گا کلک ریفریش کرنا اور پانچ ٹاسکس آئیں گے پھر آپ نیلم سے پ نہ پہلے میرے ساتھ پانچ کرنا پھر نیلم سے پانچ کرنا
ابھی تو میں نے ایک
ہاں ابھی تو آپ نے میرے ساتھ ایک ایک ہی کیا آپ کو چار کرنے ہیں میرے ساتھ چار
ا یہ تو پگل پن ہے اس سے کیا پریشانی کا ہو
پن نہیں لگا
ہیلو ہ
مجھے پاگل پن نہیں لگا جیسے بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ پسیی کرنا ہے
ٹھیک ہے
آپ میرے بھائی تھے تو ورنہ میں لڑکیوں سے بات کرتی ہوں
ہاں مجھے پتاہ ہے
آپ میرے بھائی ہو کزن کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ تو بھائی ہو میں دوسری جگہ تھی تو آپ دوسری جگہ ہو گھر میں اسی لیے میں نے کیا
اوکے اچھا کھانے میں کیا ہے کھانے میں کیا
کھانے میں ہے بینگن اور آلو الگ ہیں
آلو بھی ہیں ہاں وہ کٹ ماج کٹ ماج جو تھا وہ اس کو کیا کیا بہت ٹیسٹی لگا مجھے صبح میں نے دن کا دو
کٹ ماز خت کٹ ماز ختم ہوا اچھا یہ بات میں نے سنئ ہے کہ ترال میں سب بول رہے
ہوا پھر کس نے کھایا اس کو میں نکالوں گا باہر
ارے پاگل بھائی یہ بات ہی مت کرو دیکھو
اچھا دیکھو مجھے مجھے اس پہ نظر اچ نا میں مجھے کھانا تھا یہ ابھی فیصل بھی بول رہا تھا آپ کو کھانا ہے پکوان کچھ اس نے اس نے خود مزے کی یہ اور میں مجھے آلو کھانے ہوتے پت ہا
روز روز نہیں ہوتے ہیں میٹ
میں نے روز کہاں کھایا میں تو پھخا ہوں پورا سال ہو گیا میٹ نہ کھاتے
ارے اتنا جھوٹ مت بولو یہ تو سراسر جھوٹ ہے
ارے سراسر چھوٹ کہا ہے میں سچ میں نہیں کھایا میٹ
اگر انسان تیس کالس کرے گا پھر دوسرے پہ تیس کالس چھ ہزار آئے گی آپ کیا بول رہے ہو
اچھا مجھے لگتا ہے اب کارے والی میٹ کھلائ گے
آپ تو دیکھو آ میں نے سنا ہے کہ کسی نے بولا ہے امیر چھلا پی اڑے میں کھتا ہے
کس نے بولا مجھے اس کا نام تو میں اس کی ٹانگے کاٹوں
اللہ کی قسم کسی نے بولا ہے لیکن ب روز بولتا ہیں کہ وہ سب دک سب دکانیں
ہوں
سب دکانیں کھلاتے ہیں امیر چھولا پوری کے پاس ہوتا
ارے چھولا پوری ذرا بتاؤ کس چھولا پوری کے پاس ب
مٹر مسال کہ چھلا پوری کچ
نہیں نہیں کچھ نہیں دیکھو یہ موزن گاجر نے بولا ہوگا مجھے پتاہ ہے بو
نہیں میں گ اس کے گھر نہیں گئی آج دوسرے بندے نے کسی نے بولا ہے اللہ کی قسم اس نے بولا تھا اس نے اس سے پہلے بولا تھا لیکن بہت نے بولا ہے وہاں بولا نام ہو
ارے میرا نام بدنام ہو گیا ہے میں کھتا دس روپئے کا مسالہ ثوٹ اگر کھاؤں گانا وہ بھی وہ بھی آ سر پہ چڑتا ہے اگر میرا بھائی کھائے گانا کچھ بھی اس کا بولتا ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ یہ بچارا کمزور ہے میرا نام ہو گیا خراب پورا پورے شہر میں قصبے میں
ہے قسمت ہوتا ہے کوئی بات
قسمت میںیر میرا قسمت الٹا پلٹ ہے
بہت
کچھ بندو کا قسمت بدل میرا وہ پیچھے ہو گیا
آ ایٹ تھٹی ہوا اب ٹین پہ ٹین منٹ اور ٹین سیکنڈس پہ کٹ کرنا
آپ ہی اوکھالا چکن ہاپ ہی کھل کھلاتی چکن اپ ہی کار سکھاوا تھوڑا
توم یہ مت بول آپ اس پہ میں نے کیا کمایا تھوڑا
اچھا ٹھیک
جب آئیں گے تو تھوڑا پیس اس کے دن آ لاؤں گی ل آ اس کا لیکن ان کو کہاں آئی ابھی پیمنٹ پروسیسنگ میں ہی ہے
ہاں ان کو آج یہ کوکیا نے بولا اس کو
اب وہ وہ پروجیکٹ گیا ہم نے میں نے بھرا تھا فارم لیکن لن مجھے ورق ہی نہیں آیا میں کیا کر سکتی ہوں اس کو
اچھا اب آے گی
آ دے بندو کو قسمت ہی ہوتا ہے وہ اگر کچھ بھی کرے ان کو یہاں سے بھی ملتا ہے یہاں سے بھی ملتا تا ہے وہاں سے بھی ملتا ہے وہاں سے بھی ملتا ہے ہماری قسمت ہی کیا
ہاں
اب اللہ ہی بچائیے
ہاں کیا کر سکتے ہو
وہاں کون ہے آپ کے پاس
فیصل
وہ کیا کر رہا ہے
وہ کہ رہا ہے
بینگن ہے لیکن ممی نے بینگن پکائے وہ
ارے بینگن آپ نے دوکھا ریا
اس نے اس کو ڈالا ہے وہ تمبر جس کو تمبر ہندی بولتے ہیں نا کچھ
پیٹ کو دھوکا دیا آپ نے
ارے ابھی رکو سکس ہوا کاٹ کاٹو کاٹو کاٹو